السلام علیکم
وعلیکم السلام
آج کل تمہاری سا شاعریاں بہت فیمس ہو رہی ہے
ارے فیمس تو ہے لیکن لوگ پسند کر رہے تھ
شاعری کا شوق کب سے ہے ت میں
بچپن سے ہی مجھے الفاظ کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا
مجھے بھی شاعر سننا پسند ہے لیکن لکھنا مشکل لگتا ہے
شروع میں سب کو مشکل لگتا ہے لیکن دل کی بات لکھنی ہو تو الفاظ خود مل جاتے ہیںوں
واہ واہ ملائم بھی کسی سائز سے کم نہیں لگتی
ہاں ہاں شاعری شاید کا شاید شاعری کا اثر ہے
ہاں تمہاری فیوریٹ ساعری کس ٹاپک پر ہوتی ہے
محبت زندگی اور کنھائی
واہ تنائی والی سے سائرییا لوگیت پسند کیو کرتے ہیں
کیونکہ ہر انسان کبھی نہ کبھی تنہا محسوس کرتا ہے
واہ صحیح بولا شعری سناؤ نا
ضرور ہم نے خاموشی کو بھی الفاظ دیے ہیں جو سمجھ سکے وہی ہمارے راز دیے ہیں
واہ واہ بالکل چو لیا کیا بات ہے
شکریہ شکریہ
ایک سنا سکتے ہو
ٹھیک ہے چلو دل کی بات میں کچھ پے پنے ادھورے ہے کہ دل کی بات میں کچھ پنے ادھورے ہے جو تمہارے بنا لکھے ہی ادھورے ہیں
واہ واہ بہت خوبصورت
تم بھی کوئی شاعری سناؤ
میں کوشش کر سکتا ہوں چاند کو دیکھا تو تیری یاد آ گئی چاند کو دیکھا تو تیری یاد آ گئی رات خاموش تھی مگر بات آ گئی
واہ واہ تم تو کہتے تھے تمہیں شاعری نہیں آتی
بس تھوڑی بہت آتی ہے تو سنا دیا
ہوں شاعری میں سب سے ضروری چیز احساس ہوتا ہے
اور کافیہ اور راجیف
وہ بھی ضروری ہے لیکن احساس کے بنا شاعری بے جان لگتی ہے
صحیح ہے کیا ہر شار کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے
ہاں ہاں لوگ تو یہی کہتے ہیں
تمہارا کیا خیال ہے
ضروری نہیں، خوشی بھی بہت خوبصورت شاعری پیدا کرتی ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی
ہ لوگ صرف درد کو شاعری سمجھتے ہیں
ہاں سوشل میڈیا پر بھی زیادہ سیڈ ساعری چلتی ہے
ہوں لیکن امید والی شاعری بھی ضروری ہے
کوئی امید وال شاعری ہے تمہارے پاس تو سنا دو ایک
ٹھیک ہے تو سنو اندھیروں سے ڈرنا چھوڑ دیا ہم نے کہ اندھیروں سے ڈرنا چھوڑ دیا ہم نے اب ہر رات میں ایک نیا سویرا ڈھونڈتے ہیں
سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے
شکریہ شکریہ
ہماری فورٹ س کون شر کوئی نہیں
میری تو علامہ اقبال اور مرزا غالب
غالب کی شاعری مجھے بھی پسند ہے
ان کے الفاظ میں الگ ہی جادو تھا
صحیح کہا دل کو چھوٹ تھے اگر تمیں ایک دن کے لیے مشہوروں مشہور سے شائر بننے کا موقع ملے تو کیا کرو گی
میں لوگوں کے دل کی باتیں لکھوں گی
ہاں اور مشعرے کرو گی
بالکل
مشعرے کی مزہ ہی الگ ہوتا ہے
ہوں جب لوگ واہ واہ کہتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے
سچ میں بہت
تم سوشل میڈیا کے لائن شاعری لکھتے ہو
کبھی کبھی کیپشن کے لئے لکھ لیتا ہوں
ہاں آج کل ریلز اور شاعری کا کمبینیشن بہت پاپولر ہے
بالکل ایک اچھی آواز اور ایک اچھا شاعری دل جیت لیتی ہے
ہ شاعری صر صرف الفاظ نہیں ہوتی احساس کا سفر ہوتی ہے
واہ یہ لائن نوٹ کر لیتا ہو
ہاں ہاں ضرور
چلو ایک اور شعری سنا دو اسی بات پہ
ارے آپ نے تو بہت کری ٹھیک ہے پھر سنو ہم لفظوں سے تصویر بنا دیتے ہیں دل کے جذبات کو تقدیر بنا دیتے ہیں کہ ہم لفظوں سے تصویر بنا دیتے ہیں دل کے جذبات کو تقدیر بنا دیتے ہیں جو سمجھ لے شاعری کا اصلی مطلب ہم اس کی خامش خاموشی کو بھی تحریر بنا دیتے کہ ہ
واہ واہ واہ کیا بات ہے دل کو
شکریہ شدیہ دوست
اور بتاؤ سارا کل کی گفتگو کے بعد میں بھی کچھ شاعری لکھنے کی کوشش کی
اچھا پھر سناؤ جلدی
تھوڑی سی سمپل ہے مش کراہٹ تیری دیکھی تو یہس احساس ہوا کہ مسکراہٹ تیری دیکھی تو یہ احساس ہوا خوش رہنا بھی زندگی کا ایک خاص ہنر ہے
واہ یہ تو کافی اچھی ہے
سچ میں
بالکل شاعری دل سے نکلے تو اثر کرتی ہے
سچ میں تم شاعری لکھتے وقت سب سے پہلے کیا سوچتی ہو
میں پہلے اپنا موڈ دیکھتی ہوں
مطلب
اگر خوش ہوں تو امید والی شاعری اگر اداس ہوں تو تھوڑی گہری شاعری
ہوں اس لیے لوگ کہتے عیسار دل کی زبان بولتے ہیں
بالکل
یا کبھی کسی نے تمہاری شاعری اپنے نام سے پوچھ ھ
ہاں ایک دو بار ہوا تھا
پھر کیا ہوا گغص چایا
تھوڑا سا لیکن پھر سوچا کہ الفاظ لوگوں تک پہنچ گئے
ہاں یہ تو بہت پازیٹیوٹی ہے سوچا ہے
شاعری میں ایگو کم اور احساس زیادہ ہونا چاہیے
واہ یہ بھی ایک کیوٹ بن سکتا ہے
ہاں
چلو ایک گیم کھیلتے ہیں
کیسا گیم
میں ایک مشرا بولوں گا تم اس کا جواب دو
ٹھیک ہے
چلے رات خاموس ت
مگر چاند تیری یادوں سے باتیں کر رہا تھا
واہ
اب میری باری
جی بالکل
دل نے پھر کسی کو یاد کیا
اور آنکھوں نے چھپکے سے برسات کی
واہ کیا بات ہے
شعری کیا مزہ ہی ہے یہ
ہ صحی کہا دو لوگ مل کر لکھے تو اور بھی مزہ آتا ہے
تمہارے حساب سے سب سے مشکل شاعری کس ٹاپک پر ہوتی ہے
ا خوشی پر
کیوں بولا
کیونکہ درد کے جذبات زیادہ گہرے ہوتے ہیں
ہاں اکثر لوگ سیر سیر ہی سیر کرتے ہیں
ہوں لیکن خوشی کو الفاظ دینا بھی ایک ہنر ہے
ہاں کوئی خوشی والی شاعری سنا ہو
ٹھیک ہے سنو ہر صبح ایک نئی امید لاتی ہے کہ ہر صبح ایک نئی امید لاتی ہے زندگی ہر روز نئی کہانی سناتی ہے
بہت پیاری بہت پیاری
شکریہ
کیا تم مشعرے اٹینڈ کرنا پسند کرو گی
بہت زیادہ
محبی
سوچو کتنا مزہ آئے گا جب ہر طرف و واہ کی آواز سو
اور شار ایک سے بڑھ کر ایک قلم سنا رہے
ہوں بالکل
اگر تمہیں اپنی زندگی کو ایک شاعری میں بیان کرنا ہو تو
ہ سفر لمبا تھا مگر حوصلہ ساتھ رہا سفر لمبا تھا مگر حوصلہ ساتھ رہا ہر موڑ پر خود پر اعتبار ساتھ رہا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت
اور تم
میں کچھ ایسا کہوں گا گر کر سنبھلنا سنبھلنا ہی میری پہچان رہا گر کر سنبھلنا ہی میری پہچان رہا ہر مشکل میں مسکرانا میرا امتن رہا
واہ واہ
تھوڑی گڑبڑ ہو تو معاف کر دینا
ارے کوئی نہیں اس کو نہیں
ہک آپ کی شاعری سن کے مجھے بہت موٹیویشن ملا
مجھے بھی اگلی بار اور بھی زبردست شاعری ہوتی کے ساتھ ملیں گے
بالکل تمہاری شاعری کچھ کچھ دل کو چھونی
ہوں
ایک لاسٹ شاعری ہو جائے آپ کی لکھی ہوئی ا کلاس شر آپ لکھی ہو بھی بولتے دو
ٹھیک ہے تو لفظوں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا لفظوں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا دل کا سمندر کبھی کام نہیں ہوتا جو محبت سے پڑھ لے ہر ایسا ساز کو اس کے لیے کوئی کلام بے اثر نہیں ہوتا
واہ واہ واہ اب مجھے نیند نہیں آئے گی
ٹھیک ہے چلو ابھی رکھتے ہیں
ہاں اللہ حافظ
چلو اللہ ح
اگلی بار اور بھی ڈھونڈ کے لانا مجھے بھی
ہاں ہاں انشاء اللہ محفل جاری رہے گی
محفل جماتی رہے گی جاری رہے گی
ہ چلو خدافظ
خدا حافظ